ہاں جی سحمت اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے بھائی خریار
جی جی الحمد للہ سب آپ لوگ کی دعا ہے سب بڑھیا اپنا بتائیے
ہاں اپنا بھی اللہ کا گرم ہی بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے اور گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے
جی جی جی سب ٹھیک ٹھاک ہے سب بڑھیاں ہے
تو کا کر رہے ہو کھانا پینا ہو گیا
نہیں کھانا نہیں ہوا تھوڑا ڈالٹن گنج آئے ہوئے ہیں شہر میں
تو ہے بھائی تو خریت تو
ہاں تھوڑی میری طبیعت تھوڑا زیادہ خراب تھا بیچ میں
او ہو ابھی تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہو رہی ہے بھائی
نہ نہ نہ تھوڑا ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں تھوڑا دکھوانے
اچھا
بہت زیادہ ہم پریشان ہیں کیا آپ بولے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں دکھواے کیا کہیں
کہ بول رہا ہے یہاں کا ڈاکٹر بھائی پچھلی بار گئے تھے پھر ابھی گئے تو کہ بولے دکھوا تو ہم
یہاں کا ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کو انفیکشن ہے اور کیا بول یہ الرجی ہے الرجی سے بچنا پڑے گا تھوڑا ٹھنڈا ونڈا کم یوز کرنا پڑے گا نہیں تو نہیں تو ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا
بولتا تو ت اس کو بولتے نا کہ ایسا تو میرے کبھی زندگی میں نہ ہوا تھا لال
ہم بولے ہم بولے ہیں تو یہ بولتے کہ نیمونیا پیشنٹ کو ایسے اب ہمیشہ اس لیے ہوگا ایک بار اگر نیمونیا ہو گیا تو ہمیشہ ہوتا رہے گا ایسا
ایسا تو نہیں ہوتا ہے تم رپورٹ لے کے کہیں اور بھی دیکھا تو ابھی کب ہوولی سج کیا بول رہا ہو
آج کیا بولے گا آج ہم بولے ہیں کہ وہ بولا کہ کیا کیا دقت س بولے سر پہلے سے تو جو دقت تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے
ہاں ہاں
بس خالی میرے کو کھانسی ہے اور کیا بولتے ہیں ا ہاسی ہر اور بلگم میرا نہیں چھٹ پا رہا
ہاں ہاں تو ایکس رے نہیں کرا رہا ہے تمہارا
ایکس رے نہیں کرایا وہ ای جیی جی ایسا کہ کہ کچھ جانچ ہے
اچھا
وہی ابھی جانچ بلڈ جانچ کروایا ہے کیا بولتے ہیں اس کا ارے الرجی کا جانچ کرایا ہے
تم جان دے دیے آتیھی کا
ہاں ہاں جانچ دے دیے ہیں بولا کہ دو ڈھائی گھنٹہ میں رپورٹ آ جائے گا
تیرے بائی تو بڑا مصیبت ہے جی تم د س تو
ہمم بہت تکلیف ہے کیا بولے نا
اس کو بولو کہ جی ہے تو اس کا کوئی تو سمادھان ہوگا نا جی ایسے کیسے ہوگا
ہمم‌ہمم‌ہمم
کوبا بل دری کوٹ لے کے جاؤ گے تو اس کو بولو کہ سر ہم اکیلے ہیں پریشان ہیں کوئی تو ایسا دوا دیجے جی ایلرجی میرا ٹھیک ہو
ہاں ہاں
کہ الرجی کا کوئی تو حل ہوگا نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو چھوڑو راچی چل کے دکھاؤو
ہاں ہاں
جٹوں کو پیسہ بھی کتنا برباد ہو رہا ہو
نہیں ایک بار ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جو بھی جانچ کرایا وہ رپورٹ تو سب میرے پاس ہی ہے نہیں ہوگا تو پھر دوسرا ڈاکٹر کو دکھائیں گے
ہاں ہاں ہاں وہی چیز ہے نا دکھاؤ دکھ رہے ڈاکٹر گرناٹ کرا تو کتتا دن تم ر ہوگے جی آستا
اس اس کے پاس جبناا تھا خالی اس کو خالی کیا بولتے ہیں پانچ پانچ سو خالی فیس دینا ہاں
ہاں بتاؤ تو کتنا پریشان ہے ابھی میں ارے ڈاکٹر لوگ کا یہی نہ ہے جی مریض پریشان ہے ان لوگوں کو ایسا لوٹنا ہے بس اور کام ہے
ہاں ہاں
تو تم ابھی بولنا ا رپڑ د کھا گے تو کچھ نہیں دوا ہوا دیتا ہے جو بولتا ہے اس کے بعد دیکھ لو کھا کے نہیں ٹھیک ہوتا ہے تورانچی جا کے د
دوا دوا بھی بہت مہنگا دے رہا نے تین دوا دیا ہے کیا بولتے ہیں پندرہ سو روپیہ کا خالی تین ٹیبلیٹ دیا
تو اگل تم نے پہلے سے ہم کو بتاتا تھا تم ایک آھ کو ٹیبلیٹ لے لیتا ہم کو فوٹو بھیجتا ہم تمہارا آن لائن تھرو منٹ سے دوا منگوا دیتے کم دام میں بھی مل جاتا ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے تم پہلے ہم کو بتایا نہیں میں تو منگوا دیتے ہیں آن لائن دوا اس لوگ سے یہ لوگ تو ایک روپیہ بھی کم نہ کرتا ہے نا وہاں ملتا ہے بیس پرسینٹ دس پرسینٹ ایسے ڈسکاؤنٹ دیتا ہے مجھے
میرے کو بولا ڈاکٹر کی دا یہیں سے لینا پڑے گا سامنے میں میڈیکل ہے یہیں سے لے کےؤ دوا
ارے ہاں ان لوگ کا کمیشن رہتا ہے نا بابو تو ان لوگ کرے گا ہی سے
میرے کو تو لگتا مے میرے تو لگتا ہے کہ میڈیکل بھی اسی کا ح
ہاں تو ان لوگ کا اپنا ہی رہتا ہے نا میڈیکل جانچ والا سب سے ان لوگ اپنا پیسہ لیتے اپنے انڈر میں کام کراتا ہے ایسے ہی ان لوگ کو فائدہ ہےتا نا نا جی نہ ہوتا ہے تو چلو تو ان کا بولتے ہیں ہم کو بھی جانا ہے دیکھوانے
ہوں ہوں
پٹنہ دور رانچی چلتے ہیں ایک بر دکھوا کے آتے ہیں میرے بھی پیر میںت دن سے بڑی دقت وہاں ٹھیک ہو رہا بھائی بک تو پریشان ہ
سمج میں نہیں آ رہا کیا کریں
چلو کسی دن وی تو بول چلو کسی ک دن رانچی چلتے ہیں لوا کے آتے ہیں اس کا دوا کھا لو دس پندرہ دن کا دے گا نہیں اس کے بعد اگر نہ ٹھیک ہوتا ہے تو چلو ہاں اور اور بھائی تو کھانا کب کھاؤ گے
ابھی کھانا نہیں کھائیں گے ابھی دیکھتے ہیں اھی رپورٹ وپورٹ آتا ہے اس کے بع پھر جائیں گےڑی مرضی طرف ادھر ج کے کانا پھر کھائیں گے
ہاں نہیں اور سنا تو مے گاؤں میں ھو حادثہ ہو گیا ہے کل کسی کا چوٹ ووٹ لگ گیا ہے بہت طبیعت خراب ہے
ہاں
سونا کے کل کسی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے تمرے گاؤں میں بہت سیریس حالت ہے
ایکسیڈینٹ ہو گیا بہت حالت خراب ہے بیچارا بہت پریشان ہے مطلب دیکھیے اللہ ب اللہ بچارے کا جان بکاس کے بیچارے ہاں ہ ب ارے ا سائل ل سائیکل میں ایکسیڈنٹ ہو گیا
تو سائیکل سے گرا تو گر گیا کہاں گر گیا پتھر اتھر پہ گرا تھا کہ وہ
نہیں روڈ پہ گرا روڈ پہ
تو روڈ وغیرہ تو اس کو چوٹ لگ گیا سیر ار میں کیا
ہاں ہاں بلڈ ولڈ آنے لگا تورت قانون سے بلڈ آنے لگا
اللہ رحم کرے جی تو ابھی رانچی میں ابھرتی ہے
ہاں پہلے گیا پانکی پانکی سے پھر ریفر کیا ڈالچن گنج ڈالچن گنج سے ریفر کیا رانچی
مطلب پورا سیریئس حالت ہے ہے ن
سیریس پوریے سیریس بہت زیادہ سیریس ہے
بلہ ہی رام کر دیکھو کا ہوتا ہے ابھی سنا ابھی نانا آئے تھے نا میرے تو بتا رہے تھے ابھی کہ ایسے ایسے ہوگیا کل تا وہی بولتا آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہے جی ایک منٹ میں انسان اچھا خاصا کہ سکا ہو جا رہا
صحی بات ہے صحی بات ہے
اور ادھر کا موسم کیسا ہے ڈانٹن میں ان طرف کا
بہت اچھا ہے موسم ابھی تو بارش ہوئی ہے کچھ دیر پہلے تھوڑا دیر پہلے
وہ وہاں بارش ہو رہی ہے ا بھر ہی بارش نہ ہو رہی ہے بھائی پت لگتا کب بارش ہوگی اتنا گرمی ہے لائٹ کا بھی ویسے ہی مارا ماری ہے لائٹ بھی نہ رہ رہا ہے انورٹر بھی آف ہو جاتا ہے ترنت کا کرے پڑی پریشان
ہوں ہ ہ
کیا بولے آدمی
ہاں پریشان تو آدمی ہے ہی ہے گرمی کافی زیادہ گرمی ہے یہاں
ہاں بہت ہے بھائی ادھر شہر اہر ہے نا ادھر تو لائٹ ٹوٹ پے دا اچھا دیتا ہوا ڈاکٹر نے بھی ہے کہنا
ہوں ہ لائٹ ہے بہت اچھا لائٹ
ہاں نہیں بارش ابھی ہوئی تھی کہ صبح ہوئی تھی ادھر
ابھی ہوئی ہے ایک گھنٹہ پہلے
او ایک گھنٹہ پہلے تم کوا سے گ تھے بس سے کہ آٹو سے ا
نہیں نہیں ناشہ یہاں آ کے کی ات ہم
ہاں تو اچھے ہی سے احتیاط سے چلنا بھائی بڑی آج کل ایکسیڈینٹ ہو رہا ہے چاروں طرف تو روڈ ووڈ بھی جو بن گیا ہے ادھر دیکھ ادھر ایکسیڈینٹ ہو رہا ہے تھوڑا حفاظت سے ہی رہنے کا ہے ہے ن آپ ہی لیجیے آرام سے اچھے سے زیادہ ٹینشن نہیں لینا ہے اللہ کریں گے تو ٹھیک ہی ہو جائے گا اللہ کے گرم سے
کیا لینا جو ہے ال دکھ دکھ نہیں ابھی کچھ نہیں دکھ اللہ دیا تو وہ بھی دینے والا اللہ ہی ہے
بےسک بیےسک تو کچھ خریدو ببھی کہیں مال وول جاؤ گے ڈالٹن گ چلے جاؤ بیٹھے ہو تو گھوم لو
نہیں نہیں نہیں کہیں نہیں جانیں پس پیسہ ہی نہیں ہے مال جا کے کیا کریں گے
وہوم لوگ کیا کرے گا ہم پ ایسا سب کچھ خریدے گا تھوڑی ہی تھوڑا موڈ اچھا ہو جائے گا آدمی کا
یہ سب سے بڑا بڑا مال گھومے ہوئے ہیں
ہاں تم تو قطر گئے رہ کے آ رہے ہو تمہارا کیا کہنا بھائی
بڑا مال ہم لوگ گھوم چکے ہیں
وہی تو تمہارا کیا کہنا تم تو اتنے
ہوگا ہوگا ہوگا ضرور ہوگا اپنا ہاںی ضرور ضرور کبھی موقع ملے کبھی موقع ملے تو ضرور ایک بار جاؤ
ہاں ہاں جانا ہی وہاں دقت ہے ن بھائی تم لوگ تو نوکری نوکری کے سلسلے میں چلے گئے ہم لوگ کو تو جانا ہی پوسبل نہیں ہے بڑا مشکل ہے دیکھو دیکھتے ہیں تھے تمہارے اسٹیٹس میں ایک سے تم لگاتا تھا مالون بڑا بڑا فوٹو
ہاں
پورا توم روم ہی ہو تو انڈیا کا کیا ہی ویلو اس کے سامنے انڈیا کا کچھ ہے
اچھا
ہوں صحیح بات بول رہے ہو بھائی
ہوں ہوں
اور بتاؤ تب آؤ گاؤں محلہ میں سب ٹھیک
ہاں ہاں باقی سب ٹھیک اللہا باقی سب اچھے لوگ ہیں سب ٹوٹے ہیں
ہے نا ار تمارے گاؤں میں بارش وورش ہو رہی ہے
نہیں ابھی تو نہیں ہوا ہے گاؤں میں گاؤں میں تو گرمی اتنا ہے رات میں لائٹ نہیں ہے پورا رات میں نیند نہیں آ رہا ہے اتنا دقت ہ ہاں ہاں ہیلو
ہیلو
ہلو
ہاں تمہاری آواز کٹ گئی تھی بول رہے ہیں تمے گاؤں میں کھیتی وتی ہو رہا ہے
ہاں ہاں ہو رہا ہے ابھی بہن وہن ہو رہا ہے دھان کا
ہو رہا ہے ن ہاں تو موسم آ ہی گیا ہے برسات جون جولائی کے موسم میں ا ہ
ہ ہے پائیے
اور بتاؤ کچھ نیا
اور باقی ٹھیک ہے سب اللہ کا کرم سب اچھا بنیا ہے
تو آج تو وہیں رکو گے یا آؤ گے
نہیں نہیں رکے نہیں آئیں گے دپارٹی
وہ د پا کے گیر آ جؤ گی ا لیٹ
ہ آ جائیں گے آ جائیں گے
پاں س ہو گئے اچھا ٹھیکے ہیں دکھا کے پھر بتاؤ ہاں دکھا کے بتائی ہو کہ ساریپورٹ وپورٹ میں آیا ہے ن تو کھانا پینا کھا لیججی ہاں ٹھیک ہے دوا وغیر ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہےھیک ٹھیک ہے
اللہ حافظ ہلو